اللام علیکم السلام علیکم بائی ج بتائیے کیا خیریت ہے آپ کی
بس خیریت تو سب خیریت خدا کی مہربانی اور آپ سنائیے یہ کیسے آپ
بس بڑھیا بھائی آج سو رہا تھا بس
چلو ماشاء اللہ آپ کو سنے کے
ہوں
کدھر کدار ہو ویسے
میں بھائی جان ادھر ہ نوئیڈا میں
اا نوئیا ہیاحب ہو بائی جان ماشاء اللہ بہت اچھا اوراں تو لوکیشن بھی اچھی ہے بھائی جان
بھائی جان لوکیشن تو اچھی ہے بس چل رہی ہے زندگی ایسے ہی
اچھی بات ہے بھائی کم سے کم آپ گھوم تو رہے ہو نا زندگی تمہیں گھما رہی ہے گھومنے کا موقع ہ کھ ہر کسی کو نہیں ملتا بھائی جان
ارے بھائی جان ایسی بات نہیں ہے آپ سمجھو نہیں زندگی گوا نہیں رہی زندگی پریشان کر رہی ہو
ماشاء اللہ بھائی جان جو بھی ہو دیکھو میں ایک بات ضرور جانتا ہوں جو بھی ہو آپ کی پرست پرابلم بٹ آپ کو گھومنے کا موقع تو مل رہا ہے نا
ہاں بیسے مس چل رہا ہے بھائی نو ٹشن نو جنجٹ بڑھیا بڑھیا مست کھانا پینا رہنا سب مزے میں نو ٹینشن
وہی تو بول رہا نا میں بھائی جان اب دھو آپھر رہو گے تو آپ کا دماغ ٹینشن میں رہے گا آپ کو پتا نہیں چلےا آپ کا آپ کو یہی نہیں پتا چلے گی ہاں بھائیان وہی تو بول رہا ہوں اگر آ گھر رہو گے نا تو آپ کا دماغ ڈپریشن میں رہے گا ایک دم اور گھر سے باہر ہو ایک دم فریش مائنڈ رہے گا آپ ہاں
بھائی اسی لیے تو پہلے سے ہی دور رہتا ہوں گھر سے گھر جانے کا نام سندی ری منایا ج نا گھر تو جا ہی گھر والوں گانیاں سننی پڑیں کیا ہی فائدہ ہے اس سے اچھا آرام سے باہر رہو بڑھیا لو ٹن
جی جی ایسے بھائی جان ایک بات بتا نا بندہ جو بھی بندہ کا گھر سے باہر رہتا ہے نا کسم سے میں سچ بتا رہا ہ بھائی وہ بندہ خوش رہتا ہے جیسا بھی خوش رہتا ہے چلا یہ ٹینشن نہیں اس کو گھر والے یہ بولیں گے وہ بولیں گے ابھی یہ کرنا ہے وہ کر کچھ نہیں اپنی ڈی ڈیلی روٹین چلتا ہے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے بس
ہاں وہ وہ تو ہے ہی لیکن پھر بھی آپ تھوڑی بہت دقتیں رہتی ہیں
ہاں وہ تو ہے دیکھو گھر سے باہر رہنے کے بعد میں پروابلم تو ہوتی ہے تھوڑی بہت بٹ اتنی نہیں ہے آرام سے مائنڈ
میرے کو اس سے دقت نہیں ہوتی میں یہ بول رہا ہوں میرے کو اس رہنے سے دقت نہیں ہوتی میں اجے تھوڑا گاؤں میں ہی رہ گیا میں نے اسے سمجھایا بھائی تو ادھر مت رہے وہ نہیں مانا وہ گاؤں میں رہے گ ہےدھر ادھر بٹک رہے ہیں وہ سم کرر اتنا ہے دونوں
جی جی بھائی جان اجے کو میں اچھی طرح سے پہچانتا ہوں وہ وہنا وہ ایکچولی میں یہ بتا نا بندہ ہونار تھا بٹ کیا ہے کہ یہ پرستتوں نے اور یہ جو اپنی جو ستتا ہے نا تو اس کی وجہ سے وہ رہ گیا نہیں تو اپنی گورنمنٹ کی وجہ سے ب رہ گیا ہے نہیں وہ بندہ تیاری کرنے والا تھا اچھا مائڈڈ بہ تھا وہ
ارے بھائی جان کیا ہی ہوتا ہے تو ہمیں تو پتہ ہے
ہاں
سم سے مطلو ابھی جوگ ہے مل سکا ہوں دو ہزار روپ بائیسو یا تیسو بلا رہا ہے و سے
ہمم سےے
ہاں
تو ماشاء اللہ کیا بات ہے بھائی جان آپ مل سکے ہو اور ہمیں یاد ہی نہیں ہے
دو ہزار بائیس سے بائی دو ہزار بائیس سے تیس میں بلااتا اے اے نہیں اے اجے نہیں ملوا ای تھاا کم سے ملا
ا اچھا اچھا مل بایاائے ہوگا بھائی جان بٹ کیائے گی دو ہزار بائیس اب کافی ٹائم ہوگیا نا اب
ہاں مھے مجھے مجے ج ابھی یاد آیا ہے میں نے کہ آواز سنائی ہوئی دے رہی ہے دکھائیے سنائی بھی لگ رہی ہے پھر مجھے بع میں یاد آیا ہاں اس بندے سے مل چکا ہوں
بھائی جان مجھے یاد نہیں رہا ہے بٹ دیکھو ملا ہوں گا میں ضرور ملاؤں گا ایسے بات نہیں ہے کہ اجین میںلوائے ہ اور نہ ل ایسا تو نہیں ہو سکتا جی جی پون میرا ویسٹ فرینڈ ہے وہ
آ توان گ جسٹ گر کے س آ
پون کے آس پس ہی گھر ہے گ کیا تمہارا
جس سامنے والا ہی تو ہےیار
ارے بھائی جان ماشاء اللہ کیا بات ہے یار تب تو پھر کبھی ابھی جائے آپ گھر کاو گھر کاواہ آ گیا آ آپ
گھر تو رچا ہونا بھی آؤں گا
جی بھائی جان بالکل ماشاء اللہ ملیں گے آپ سے کبھی ملاقات ضرور کریں گے
بالکل بھائی جان بالکل بل
جی بھائی جان میں طبی د میں پوچھ رہا تھا نے یہ شکل کو میں نے کہیں دیکھا ہے بٹ یاد نہیں آ رہا تھا لیکن میں آپ نے یاد دلا دیا ماںشاء اللہ کیا بات ہے
اور بھائی کیا چل رہا ہے بتاؤ
بس بڑھیا ہے سوچا کا کسی سے کسی جانے انجانے سک سے گپت گم کر لوں کیا پتا دللی کا کچھ خوبصورت پر مل جائے یاد آ جائے
بڑھیا بھائی بڑھیا ن مل تو ب ج ہے
جی بھائی جانا اکثر ہوا ہی ایسا کہ اب آپ تو آپ کو بھی یاد آ گیا مجھے بھی یاد یاد آ گیا بھ جان ہم ملے تو س
کوئی بندہ میرا کال کرے گا میں نےٹ ہےائی کوئی بھی ج نرسری سام کے تو
جی جی ر آپ س فری نہیں رہتے ہو کیا تم
دن میں میں یا کیاٹائم سب چل رہی ہے میری تو ن تھوڑا آفس وغیرہ جانا رہتا ہے
اچھا نہیں میں صبح کے ٹائم کی بول رہا ہوں مارننگ ٹائم جیسے چھ سے سات یا سات سے آپ جوڑی
ائی اس ٹائم پہ سچ میں آجے بہت پریشان ہے اس ٹائم پہ لے کے تو
اچھا اچھا کوئی ن لیک شام کے ٹائم میں فری رہتا ہوں ل ٹسن میں ٹم نکال لیا کروں گا کوئی دقت نہیں ہے ہے
بجنی نہ کیسے بھائی ا سچ بتا رہا ہوں میں صبح اٹھنی بات ہوں میں اٹھوں گا ساڑھے نو بجے ساڑھے آٹھ بجے نو بجے تو
اٹھتا ہوں سیدھا ریڈیو ویڈیو کا سیدھا نکل جاتا ہوں دس بجے تک
ماشاء اللہ بھائی جان آپ تو چین کی ن لیتے ہو کوئی بات نہیں ہے ہر کسی کو لینی بھی چاہیے
چینکی نیند بھائی رات رات میں نیند نہیں آتی نا سمجھ یہ اسی لیے لیے ٹوٹتا ہ بھ
ہاں وہی تو میں بول رہا ہوں کہ آپ شام کو لیٹ سوتے ہوں گے میں
میں ن ندھی نہیں یاار بھائی شام کو رات میں سو رہا ہوں تین بجے کسی دن چار بجے
جی بھائی جان تک تو بھائی صبح لیٹ لیٹ جگو گی یہ تو
وہی تو رات میں اکیلا پڑا رہتا ہوں یار پریشان ہویا
جی ایسا ہی ہوتا ایکسر کبھی کبھی نا ابکیلا لما کیا کرے گا بھائی یہی میں بھی جانتا ہوں کہ اکلے بندے کو نیچ تو آئے گی کیسے
آ مجھے گیا جم گیا
کوئی نہ بائی خھاناب تو میں ہو گیا نا
نہیں ابھی نہیں ہے بھائی
اچھا
ابھی ٹائم نہیں ہے ابھی تو ٹائم ہے کھانے وانے میں
اچھا تو ب اچھی بات ہے بھائی جان ویسے اب اب نا شام کو اگر دیکھا جائے تو دن بہت لیٹ ڈوبتا ہے
ہاں یہ تو ہے
قریب ساھے سات پونےے آٹھ بجے کے آس پاس
ہاں آٹھ آٹھ آٹھ آٹ بجے سے رہا ہ
ہاں ہاں بالکل
جب تک تو نارمل ایس بنتی رہو اھر مارک وغہ گ کیا
اور بائی جان آپ کی کوئی ماسک کا ہے نا ماسک کا نہیں ہے کیا
کیا
آپ کی کوئی ماچھپا نہیں ہے کیا محبت جیس جیسے بولتے ہیں
اچھا نہیں بھائی میں فری انسان ہوں نو ٹشن نو نو ٹنشن نو ند ای
لاکھ لاکھ فکرے کہ بھائی جان آ میری طرح وہ
ارے بھائی یہ سگے نیٹورک بچے رہا بچے رہا
جی بھائی جان کم سے کم ایک سمسیا تو نہیں ہے نا وہ سب سے بڑی سمسیا ہوتی ہے بھائی جان کہ کبھی اس کسن ہو یہ کرو وہ کرو اس کے من کی نہ کرو تو وہ
بھائی دوسرے کے پرابلم کو ہم کیوں جیلے
ہاں وہی تو اچھا ہے بھائی جان کیا بات ہے
ہاں دوسری پرابلم ہمے اپنی پرابلم اپنے پاس رکھو نا
جی جی بھائی جان بالکل بہت اچھے پکرتاؤ نا
ہوں
یہ یہ یہ ہوتی ہے نا لڑکی لوگ ہوتی ہیں نا سالا اپنے دماغ خراب ہوتا نا تو ہمارے پاس کال کر دیا اور ہمارا بھی دماغ خراب کرنے کے بد تورنت فون کاٹ دےجی سارا سوچتا رہے سوچتا رہے یہ پکا چوودھا میں دیکھ چک ہوں ہاں
بھائی تو میں بول رہا ہوں کہ اپنا مائنڈ صحیح کر کے ہمارا خرام کر کے جو مزے لے رہی ہیں کیا ہی پیسہ اس چیز کا ہاں ا ہم توک ٹینشن میں رہ ہے
ہاں وہی تو ارے وہ بولتے ہیں نا ایک ڈائلگ میرے میں یاد آ رہا ہے میرا ایک دوست بولتا تھا جو تمہاری طرح جیسے میری اور آپ کی طرح سنگل تھا وہ تو ارے ایک دوست تھا وہ اس کی اس کی ماش کاا تھی ارے ب ایف تھی تو وہ کیا بولتا تھا دوسرا بولتا تھا جس کی بی ایف نہیں تھی میری طرح تھا وہ بولا تھا نا باابو نہ سونا نا چمچ بابا نا آرام سے شام کو لیٹ سونا سو جلدی جگنا
بالکل بھائی بالکل نو شن نوج جند کے مجزے ہو
وہی تو بھائی جان کیا
بس جگی میں زندگی میں خیریت تگ مزے ہی مزے
بس میں تو یہی چاہتا ہوں خداپ سے کہ ہر کوئی انہ خوشی خوشی دیے اور سب برکت برکت کریں سبھی لوگ
بالکل بھائی بالکل
جی بٹ ایسا ہوسا نہیں ہے بھائی جان تہارے چانے سے اگر کچھ ہو جاتا تو میں تو یہی چاہتا کہ سارے دنیا کے لو کروڑپتی بنے
ارے سب بنیں گے بھائی دھیرے دھیرے کل جو ہوا ہے نا لاٹھی چاڑ اس کے بعد
اسی ح سال سے سب کروڑ بتی بن جائے گی
ہاں اب ابھی سب میں نہیں گ ب سب جگہ گورمٹ جب چوڑو سب ج کا پیسہ لٹو سال لوٹ ڈ رہو سب کو
بھائی جان سب کو ایسے دھویا ہے سالوں نے اتنی گندی طریقے سے دھویا کسم سے لوگوں کی نا حالت ٹائٹ کر رکھی ہے ایک ایک بندے کو دس دس لوگوں نے پیٹا ہے
وہی تو وہی تو بول رہ ہ سب کو اٹھا اٹھا کے بھی ل سال ہو گئے
اور پتا ہے پچھے بھی کون سے لوگ ہیں جو بے کصور تھے جنہوں نے جن کے کا کسی کچھ لینا تو نہیں اس کا
وہی تو بول رہا ہوں ان لوگوں کو الٹا کرنا چاہیے اب
ہاں
اللٹا کرنا د سب کا مل کے ڈنڈے پکڑے آضرا سب پولیس والوں کو بھی دا لو گے
نہیں نہیں بھائی جان اس میں ایسا ہوا ہے تم نے دیکھا نہیں ہوگا میں نے دیکھا ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ جیسے کہ آپ اور میں اور ہم جیسے کئی کروڑوں لوگ ہیں وہاں پہ نا لاکھوں لوگ ہیں تو جیسے میں اور تم کسی پولیس والے کو پیٹ کے نکل گئی اور ہمارے نکلنے کے بعد جو ہاتھ آئے پولیس والوں کے وہ سالے اتنے برے طریقے سے پیلے ہیں کیا ہی بتیں بھائی جان کیھر چٹنی س دو بنا دی ایک دم سے
ہاں غط تو ہو گا ہے جو بھی ہو ہے لط چ ہے
ہاں بالکل جی تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایسے ایسے معاملے میں نہیں جا رہے بھائی یہاں سے ہم نا پورا دیکھ رہے ہیں معاملہ کیا ہے تو کیونکہ جو نیشنل نیوز نیوز چینل ہے نا وہ تو اس نیوز کو کور نہیں کر رہے ہیں جو لوکل وہ ہے نا کریٹرس وہ کر رہے ہیں اس اس نیوز کو کور تو ان کی میں دیکھتا رہتا ہوں وہی بتاتے ہیں پوری ڈیٹیلس
بالکل یار وہ نہیں نیشنل والے کور نہیں کریں گے
ہاں یہ بڑے بڑے جو نیوز چینل ہے نا نیشنل انٹرنیشنل وہ والے نہیں دکھا رہے ہیں یہ سب ٹھک ہو
وہ دکھائیں گے بھی نہیں کیونکہ وہ تو لریڈی پیسے میں بک چکے ہیں
بھائی ان کو مل جاتا ہے کھانا پینا مل جاتا ہے ج ان کو پہلے ہی دے دیا ہے نہ جتنا وہ یوٹیوب نہیں دے گا نا اس سے کہیں زیادہ ملک دے دی دے دی جیادا پہلیے ان کو
بالکل بھائی بالکل بھائی ج
ہاں اور ویسے بھی کیا ہی بتائے یہ آوام بھی پاگل ہو چکی ہے ماری بائی جان
ہاں یہ